ہلو آپ کو آپ کو پتا ہی نہیں چلتا ہے جب تک بارہ منٹ بھی ہونے والے ہوتے ہیں
مجھے نہیں پتا ج تو سچ میں بتا رہے ہیں
ہاں
پھر انہوں نے پھر مجھے دو تین مرتبہ میسج دیا
اچھا اچھا
انہوں نے مجھ سے نام پوچھنے کے لیے بھی فون کیا تھا
ہ ہ
مجھے مجھے پت نہیں کیوں بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ ہمارے یہاں تو کبھی کبھی ایسے ہم نے سنا ہے کہ اس وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو میں نے کہا میری وجہ سے کسی کا گھر کیوں تباہ ہو
ب بلک اچ چھب کیا اچھا مجھے بولو یہ جیسے آپ نے صبح سویرے ناشتہ کر لیا ویسے کتنے بجے کیا
آج میں نے ناشتہ کہاں کیا م میں نے بتایا ن مھے ایسیڈیٹی ہو رہی تھی
اچھا ہاں آج آپ نے نہیں کیا مطلب میں کہہ رہی ہوں پھر بھی مطلب جب صبح ناشتہ کرتے ہو آپ تو پھر اس کے بعد آپ شام کے کھانے تک کچھ نہیں کھاتے ہو
دیکھیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو جیسے جیسے ہم صبح نماز کے لیے اٹھے ہیں پھر نماز پڑھنے گیا نماز پڑ کے ہے تو مجھے بھوک اتنی زیادہ صبح ہوتی ہے کہ کچھ بھی ملا جیسے کچھ سویٹس رکھ ہیں چاکلیٹ ہیں کچھ ویفرس ہو گئے یا میٹھی چیزیں جو چیز ہوتی ہیں یہی یہ ڈرائی فروٹس ہو گئے نرس ہو گئے تو ہم کو جو ملے گا ہم کھا لیں گے اتنا مطلب وہ چیز کھانے میں زیادہ زدہ سے زیادہ پانچ منٹ لگنے چاہیے تب تو کھا لیں گے ایسی کوئی چیز ہے اور پھر پانی پی کے چلے جائیں گے منڈی پھر منڈی سے ج آئیں گے تو سم تھنگ دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے ابھی تو میرے پاس کوئی کام نہیں ہے منڈی میں تو ورنہ دس بجے آتے ہیں منڈی سے پھر دس بجے تک کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے پھر دس بجے آئیں گے پھر مجھے چائے اور کچھ ناشتہ وغیرہ کچھ نہیں چاہیے صرف کھانا چاہیے پورا کھانا پراپر پھر وہ پورا ہاں پورا کھانا کھا لیں گے اس کے بعس سو جائیں گے اٹھیں گے زہر کے ٹائم پھر نماز پڑھنے کے بعد اپ اپنا کوئی کام ہوا کچھ حصاب وغیرہ بنانا ہے یا کچھ اور کام ہے اس کو کر لیں گے پھر تین یا چار بجے مجھے بھوک لگنے لگتی ہے پھر پھر ہم کھان نہیں ھ گف اسنیکس کچھ ہوگا فروٹس ہوں گے اس کو کھا لیں گے پھر ایسے کر د کرتے ہیں ہمارے یہاںھانا بہت جلدی بنتا ہے مطلب جلدی کا مطلب یہ ہے کہ م ہاں شام کا مطلب ایشا سے پہلے کوشش جی بن جائے کھانا تو اگر ایشا سے پہل
ائےا اچھا وہی کھائیں گے اچھا ٹھیک
تو ٹھیک ہے پھر بھوک نہیں لگے گی لیکن اگر ہم جگتے رہیں گے بارہ بج جائے گا پھر مجھے بھوک لگ جائے گی تو یہ شیڈیول میرا ہوتا ہے اکثر عام طور سے اور
چائے پیلےتے ہیں چاہے جو بھی ہو چاہے تو ہونی چاہیے صبح کوئی نہیں پیتا ہے مطلب میرے بائے لوگ نہیں پیتے ہیں تو لیکن ہم تو پیتے ہیں صبح چائے چائے اور روٹی اس کے بعد ہم پیتے ہیں اصل میں یہاں سب پیتے پھر گیارہ بجے تک لپٹن چائے مطلب میٹھی چائے لیکن ہم نہیں پیتے ہم نہیں پیتے زیادہ تر کبھی کبھار پیتے کبھی کبھار نہیں زیادہ تر اگر فروٹس وغیرہ ہ گے تو اس ٹائم ہم وہی کھاتے ہیں تو پھر ایک بجے کھانا ہوا ایک بجے نہیں دو بجے لگ بھگ دو بجے کھانا ہو گیا کھانا مطلب چاول اور سالن جو بھی ہوگا اس کے بعد پھر یہاں پانچ چھ بجے اور ایک چائے نمکین والی تو اس اس کے بعد شام کا کھانا
ہ وہی دس ساڑھے دس بجے کاںٹا
ہاں
یہی تو بالکل یہ تو بالکل جیسے ہمارےاں شہر میں ہوتا ہے الہ آباد میں یہ تو بالکل بی سسٹم ہے ہماری امی کہتی بھی ہیں کہتی ہیں تمہاری بیوی ہم شہر ک لا رہے ہیں وہ دیکھے گ تم صبح کھانا کھاتے ہو اس کو کیا اس کو جائے گی تم کو دیکھ کے
اورن ہاں صحی بات ہے وہ تو بچاری کمفیوز ہو جائے گی
تو پھر ہم کہیں گے اس کو پھر ہم اپنے حساب سے اس کو جو مینیج کریں گے نا ہم اس کو بتائیں گے پھر ہم اس کا بھی اپنا بھی شیڈیول جو ہے چینج کریں گے نا اس کو کہیں گے شام کو جلدی کھانا کھانا تو پھر صبح بھوک لگ ہی جائے گی پ میرے ساتھ وہ بھی کھانا کھائے گی مجھے پتاہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ایشا کے بعد پھر اپنا ٹائم ہونا چاہیے بیڈ روم کا پھر وہ باہر کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے
ہاں اور کیا اصل میں اچھا بھی وہی ہے
تبھی پاسبل ہے جب آپ مغرب بات کھانا کھا لیں
ہاں ہاں صحی بات ہے اگر اگر ہم ویسا کرتے ہیں نا ہاں
جیسے دیکھیے ابھی میری شادی ہوئی
ہاں
تو میرے لیے کوئی پروابلم نہیں ہے پھر تو ہم چاہے بارہ بجے سوئیں ایک بجے سوئیں پھر کسی بھی ٹائم سوئیں لیکن شادی ہونے کے بعد پھر اس تو ٹائم دینا ہے نا اس کو جو ٹائم تو پھر وہی سب سے سوٹیبل ٹائم ہوتا ہے تو کیونکہ دن بھر انسان باہر رہتا ہے اب اگر ہم دس بجے کھانا کھائیں گے پھر مجھے تھکائی ہوگی پھر مجھے نیند بھی آ جائے گی پھر اس کو ہم کب ٹائم دیں گے اور یہ طریقہ میں نے سیکھا میرے ایک ف ف سینئر ہے مجھ سے وہ مہاراشٹر کے ہیں انہوں نے مجھے سکھلایا پھر انہوں نے بتایا کہ ہم جب عشا کے بعد بیڈ روم میں جاتے ہیں پھر ہم اپنی بیوی کو پورا وقت دیتے ہیں باتیں کرنا پھر اس کی ایک پریشانی ہو خوشحالی اس کے گھر کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہ تو پھر اس کو اور
یہ بات تو صحیح ہے اگر سب ایسے ہی سوچتے ہیں نا پھر کسی میں میں لڑائی نہیں ہوتی
ہاں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری شادی کو چھ سال ہوئے ہیں اور ابھی تک مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہوئی ہو کیونکہ ہم اس کو پورا پراپر ٹائم جو اس کو ملنا چاہیے وہ دیتے ہیں کیونکہ اسی لیے اسی لیے لڑائی ہوتی ہے کہ اس ٹائم نہیں ملتا ہے اس
ہاں بالکل آج کل تو بہت زیادہ ہوتا ہے ایک تو ایک تو باہر رہنا پھر اس کے بعد گھر آ کے خالی فون میں رہنا
جی تو انہوں نے بتایا کیا م شا کی نماز پڑھ کے پھر کچھ نہیں کرتے ہم اپنا فون سوئچ آف کر دیں گے اگر مجھے کچھ کام ہو تو اپنی وائف کے فون سے کام کر لیں گے اپنا لیکن پھر ہم اس کو پورا ٹائم دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ باتیں کرنا جو بھی کی پریشانی ہوگی یا خوش خش اس کو تکلیف گزری ہوگی گھر کی طرف سے پھر اس کو مینیج کرنا اس کو سمجھانا پھر ہم اس کو پورا ٹائم دیتے ہیں تو اس سے انہوں نے ب ہے کہ چھ سال ہماری شادی کو ہو گئے ہم مطلب کب ایسا نہیں ہو میری وائف مجھ سے ذرا بھی ناراض ہوئی ہے بلکہ وہ تو ڈرتی ہے کہ ہم ناراض نہ ہو جائیں کب انہوں نے کہا جیسے ہم کبھی باہر ہوتے ہیں اس نے مجھے کال کیا کہ کچھ لانا ہے پھر اگر ہم ناراض ہو جاتے ہیں وہ رونے لگتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کوش لے کے اب ت پا پرپر ٹم د ہم نے یہ احساس نہیں کرایا ہے کہ تم اب اس گھر میں آ گئی ہو تو پھر تم مجبوری کے ساتھ زندہ رہو جیسے بھی ہم مینج کرنا چاہیں گ لیکن اس کو احساس نہیں ہے
تو جب سے نے وہ سنا تو میں نےا اب سے اپنا شیڈول ٹھیک کر لیں گے توب ٹھیک رہ گااں ہاں وہ تو صحیح بات ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ شام کو جلی کھانا کھا لیں صبح بھوک لگ جائے گی بھوک بھی ل چاہیںے ص بع جلد جلدی بھی پائیں گے
بائیں گے اور ویسے بھی کہتے ہیں وائف کے ساتھ تھوڑی دیر ر سولیں نیند پوری ہو جاتی ہے کیونکہ ٹینشن نہیں رہتی ہے نا کہ ابھی اس کی سننی پڑے گی
ہوں
اسی لیے ہم نے اپنا شیڈیول پورا چینج کر دیا مجھے کتنی بھی تیز بھوک لگی ہو یا کتنی کم بھوک لگی ہو ہمغری بغریب بعاد ہی کھانا کھائیں گے
نہیں یہ بات تو صحیح ہے بالکل صحیح بات
کبھی ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ
گھر کا ری آ کو ف تو مجھے د ہو جاتی ہے کیک جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں سب لوگ کھانا کھا جائے اس کے بعد ہاں ہاں وہ تو تی
چاہے مطلب مجھے بھوک لگی ہو یا کچھ بھی ہو جب تک سب لوگ نہیں کھا لیتے تب تک مجھے پھر کھانا نہیں کھلاتا مجھے لگتا کہ ایک دن کے لیے آئے ہیں پھر سے پہلے ا ہم کھا لیں گے تو پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہے
لیکن یہ تو
جٹ
ا نہیں تو تو ہم اگر کھانا نہیں بنائےیں تو پھر ہم ڈھونڈیں گے جو کچھ بھی مجھے مل جائے گا اگر کچھ نہیں ملے گا تو پھر جو فروٹس نٹس رکھے مطلب کچھ بھی ہو میرے پیٹ میں کچھ چلا جائے گا مجھے یہ نہیں لگے کہ مجھے خالی پیٹ سونا ہے ہاں چاہے وہ کھجور ہو کچھ بھی چیز ہو ویسے تو ہمارے گھر میں کچھ نہ پجھ اھا بچا ہوا ہوتا ہے صبح کا جو شام سے شام کو کھا کے میرا پیٹ بھر جاتا ہے شاید میرے مقدر کا ہی ہوتا ہوگا
وہ پاپا پرسو بول رہے تھے شاید آپ کوئی ان انکل کو کھجور بیچنا
ہ مجھے بول رہے تھے ابو یہاں سے لے گئے تھے نا کھجور ایک مزدور کر کے کھجور سب وہ بڑے بڑے کھجور
کے ہوتے ہیں
وہ ابو شاید لے گئے تھے مجھے نہیں معلوم اب پت نہیں مجھے کہہ رہے تھے یا انکل کو کہہ رہے تھے کیونکہ
نہیں وہ کسی کو تو کہ رہے تھے وہ کھجور بھیجنا وہاں سے میں سوچ رہی تھی آپ کے پاس میں تو وہ کھجور باغ ہے مجھے میں سوچ رہی تھی آپ کہاں سے لائیں گے مطلب ویسے تو ہم خود بھی لا سکتے ہیں باہ سےطلب اگر باہر سے لانے ہیں تو وہ تو ہم خود بھی لا سک ہیں
نہیں یہاں یہاں پہ ایک کھجور ملتا ہے وہ بہت اچھا اچھے ہوتے ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہاں ہاں
پھر وہی ہوگا چھوٹی والی تو کھایا جانے کھا لی میں نے تھوڑی سی کھا لی مجھے
ٹیسٹ نہیں ہے اور یہ بڑی بی جی
بڑی والے میں نے کھا ہی نہیں پھر اگر میں بھی کل رات کو کھاتی تو مجھے بھی پھر صبح پتہ ہے کیا ہوتا ہے مجھے بھی صبح اسٹمک کوئی کچھ
ہاں ہاں وہ ہوتا ہے بلوٹنگ ایسیڈیٹی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے کیونکہ شیڈیول
مطلب جب بھی میں بستر میں اتر کے پھر کچھی ہوں تو مجھے پتا نہیں کیا ہوتا ہے پھر اس سے اچھا میں کرتی ہوں آپ کو بال